ہلو وعلیکم سلام فائنلی اواز اچھے سے ارہی ہے
اچھی آرہی نا اللہ پگ اچھی آے کیا کیا چند دکن بیٹی
وہ چپ رہ رہ کے نا اس کو نیندہی آ جاتی
ارے اللہ تو صبح میں بولنے کا تھا نا ریچارج کرا دو نیٹ کا معلوم نا بچے لو بنا نٹ کہ زندگی نہیں ہے
اچھا ہے نا جتنا ٹی وی موبائل سے دور رہ گیا اب کل سے پڑھائی چالی ہو گئی ٹائم ٹیبل آ گیا ہے اور کل سے ٹائم ٹیبل کے حساب سے بک بیگ میں ڈال کے رچنے کے وہ اتنے دن سے ٹائم ٹیبل ایا نہیں تھا پورے پورے بک لے کے جا رہی تھی
میرے جو بڑے بچے ہیں نا وہ لوگ خود ہی رکھ لیتے بک ٹائم ٹیبل کی اور دو بڑ لڑکی اچھا
اب اس کے ٹیچر نے نا اس کو سارے بکس دیے لیکن نا اس کی جو فیوریٹ بک ہے نا وہی نہیں دی ہے ڈرائنگ بک
ارے کیوں
وہ اتنی پریشان ہے نا مما میری ڈرائنگ بک ہی نہیں دی ٹیچر ما ابھی کل جاؤ گی نہا تو پہلا بولوں گی ٹیچر اس کو ڈرائنگ بک دو میرے کو جینے نہیں دے دیی
تو آئی نہیں رہے گی لگ رہا
ڈرائنگ بک اور کیلنڈر نہیں ملا ہے باقی بچوں لوگ کو ملا ایک دو بچے
بوک ہے نا وہ دکان میں نا میرے میرے بچ شو کا کیا سسٹم تھا پتا ہے کہ ہم میرے بھی بچوں کو مکے میں ملی ہے لیکن ہے نا ڈرائنگ اور کرافٹ مل گئی پہلے
ہاں
ڈرائنگ اور کرافٹ مل گئی ہے اور باقی کے ایک آدھ بک نہیں ملی ہے وہ آئی نہیں دکان میں منگل بت پہ آئی ہے جا کے لاتے ہے
ٹیکسٹ بک تو پچھلے سال کے بچے لوگ کے لے لینے کا
نہیں میں یہ سال پورا سلیبر چینج ہوا ہے
ہاں
دو سال سے پورے بوکے چینج ہو رہی ہے دو سال سے میں كتی پریشان ہوں
ہر سال تھوڑی نا سی لیبر چینج ہوتا پانچ سال میں ایک بار ہی چینج ہوتا
پچھلے سال بھی چینج ہوا تھا پچلھے سال سر کو بولے کہ یہ چلا لو بک رابے کو بڑی آڑی کی بک چھوٹی والی کو تو سر بولا ہاں گئی دکان پہ دکان والا بو رہا کہ سلیبر چینج ہو گیا
وہی تو ایسا نہیں رہتا ہے کیونکے میں اپنے ٹائم پہ پانچ سال میں ایک بار سلیبر چینج ہوسک ہوتاتھا اپن ٹیسٹ بک وغیرہ دوسروں سے لیتی تھی میں تو میری تو ٹینتھ کے پوری بک چاچا کے لڑکا لے کے گیا تھا
آںی ما
نائنھ کے ٹینتھ کے اس نے کبھی بک ہی نہیں خریدا تھا ٹیکسٹ بک ٹیکسٹ بک سارے میرے ہی لیتا تھا
ہاں
خالی نوٹ بک خرید تا تھا
اب یاد بھی نہیں کرے گا وہی تو مجھے یاد بھی نہیں کرے گا کبھی
بلایا بھی نہیں ابا نے میری شادی میں لوگ کو نہیں بلایا اور لوگ نے میرے کو شام لوگ کسی کو کسی بہن کو نہیں بلاائے
امم
باقی باقی سب کی شادی میں آئے لوگ آپ ہم لوگ کو بلائے نہیں
جانے دو
سیکنڈ نمبر والی بہن تو ادھر ہی تھی اس کو بھی نہیں ہو رہا ہے
منہ پے دعوت نہیں ملتی تو کیا کرے گا میکے سے
بےعزتی کر دیتے ہے
میں نے تو دو ٹائم کو کھانا بنا لیا
ارے میکو وہی ایک بہن کو بتانے کا تھا میں نے ایک نا ایک سو بیس روپئے کا نا اس اسپرے لے کے آئی تھی کاکروچ کا
اچھا پھر
دو بار ماری وہ اسپرے نا میرے گھر کے سارے کاکروچ چل گئے ابھی تک ایک کاکروچ آجو باجو کے آتے تو ایسا دکھ دیکھو چپل سے مار دیتیوں
شیئر کرو سب کو باتیں تو اس کا اس کا بک کرے اس کاف
ارے نہیں اس کا اب مہنگا ہوگیا ہے کل آفر تھا آج مہنگے ہو گئے چھ سو کے چھ آرے وہ تو دکان میں بھی آ رے نا اور وہ جار میں نے کری دو سو ستر کے آوہ تو تین سو کے ہو گئے تیس روپئے بڑھ گیا
چھ جا رہے نا کتے کتے کلو کہ ایک ایک
گیارہ سو ایم ایل کے ہے
ایک کلو سے زیادہ
ایک کلو سے زیادہ ہے تھوڑا سو گرام زیادہ جائے گا
اچھا پلاسٹک کے ڈبے میں نہیں رکھنے کا ہے نا
پلاسٹک کیا ہٹا دینے کا اس میں کیا خراب نہیں ہوتے کاج کے اس میں پتہ ہے دھنیا مرچی ہلدی وغیرہ پلاسٹک کے ڈبے میں زیادہ دن رکھے گئے تو خراب ہو جاتی وہ بچھ پکڑ جاتا اس میں ابھی میں نے میری بہن ہے نا میری بہن نے نا میرے کو گاؤں سے نا میر مرچی کی بھبکی لا کے دی تھی مطلب اس نے دوسری بہن کو دی تھی میرے کو تو پتہ بھی نہیں تو وہ دوسری والی بہن میرے کو دی میں نے کیا کری اس میں نا دس روپے کیمت کشمیری لال مرچی لا کے ملائی وہی یوز کر رہی تھی تو ابھی بیچ میں کیسا میرا تھوڑا کھانا میرے گھر میں شادی تھی تو پندرہ دن میرے گھر میں کھانا نہیں پکا تو مرچی کا ڈبا کھلا ہی نہیں وہ اندر پوری بجھ پکڑ گئی آدھا ڈبہ پوری مرچی خراب ہو گئی جس کے لیے وہ لکھانچ کے ڈبے میں اسٹور کرے گے نا وہ بچھ نہیں پکڑتا وائٹ وائٹ فنگس نہیں اتا اس کو
چھ ڈبے دو سو تین سو میرا مس سلیمہ میرم میں لے لوں کچھ نہیں پھر میرے جو بچے نا بہت اترنگی ہے شکر کے نمک کے ڈبے نا ہاتھوں سے لیتے گر گئے پٹ گئے نا مصیبت ہو جائے گی بچے ایسے آتائی بچے میرے ایک نمبر کے
ہاں وہ بھی مصیبت ہے نہیں میری بچی اچھی ہے میری بچی میرے سے بنا اجازت کے کچھ بھی نہیں کرتی باتھ روم میں نہیں جاتی
مجھے نا اچھے ڈبے کا سیٹ لینے کا ہے مطلب ایک کلو سے لے کے ایک
تو ایک کام کرے گے نا میں کیا کروں گی جب میرا کاج کا جار آئے گا نا اور پلاسٹک کے وہاں پارسل کرا دوں گی
اچھا سب ایک جیسے ہی ہے نا
ہاں میرے چھ ڈبے چھوٹے بڑے دہج کے ہے
اچھا تو کو مجھے نا ایک ایک ایک کلو مسور کی دال تور کی دال چنے کی دال ایے ڈالنا ہے اور ڈبے بڑے بڑے سب پھینکنا آدھا آدھا کلو کے ہیں
ہاں ادھا ادھا کلو ارے وہ سیٹ نا سیٹ اتا نا اچھا پلاسٹک کے ڈبے کا اتا تین سو ساڑھے تین سو کا سیٹ آتا اس میں نا ایک کلو والے رہتے
فورتے فائیو
پھر ادھا کلو والے رہتے پھر پاؤ کلو والے پھر سو گرام والے
میشو پہ سستے ملتے
نہیں شاپس کی پہ سستا ملتا
میشو پے نا
میشو پہ یہ جار چھ سو روپے کے آ رہے تھے
توہ کس کوو سا ڈان لوڈ کرر
شب سے
سبچی ہے اس کو دیکھ پلاسٹک کے ڈبے کتے میں آار
ہاں دیک کے میں اسکرین شاٹ بھیجوں گی
ہاں
آج میری بیٹی چائے قورمورا چائے قورمورہ کھائی ہے
صرف ایک تمنا ہے میرے گھر میں نہ مطلب سب ڈبے ایک جیسے ہی چاہیے ایک ہی ڈھکا میں ایک پھر ڈیزائن ہاں
وہ بلو ڈھکن کے تھے دیکھو
ویسے نہیں ہے اور اس سے تھوڑے اور اچھے والے چاہیے
تو سر اچھے بتا رہی ہوں نا میں اچھے ملتے میں بھیج بتاتی ہوں اس اسکرین شاٹ بھیجوں گی
سارے ڈبے پھینک دو گے سب ڈبے ایک جسے رکھو گھر میں سجا
میرے کو زیادہ نہیں وہ چھ بڑے چھے چھوٹے چاہیے بس
ہاں
چھ بڑے میں تین قسم کی دال اجاتی شکر نمک ہلدی اجاتے اور چھ کانچ کے ڈبے میں وہ آ جاتے آجو باجو میں پسارے نہیں رکھنے کا میرے پاس نا وہ پورا نا تین سے ایسا اسٹیپ لگے تین اسٹیپ میں ایک میں ڈال کے اس کے بھر کے رکھ دوں گی چکر پتی کاانچ کا دوسرے میں پورا کاانچ کے کپ اور گلاس رکھتی ہوں ایک میں ایسی مکسر وغیرہ رکھتی ہوں
اچھا میں نا میں ہے میرے پاس چھ ڈ میرے پاس ہے نا تین ایک ایک کلو والے ڈبے ایک کلو نمک کالا ایک کلو شکر کا اور ایک کلو چائے پتی والا تین کالے ڈبے سیم ہے تین دھنیا ہلی دھنیا مرتی مکھی کے تین ڈبے وہ بھی کالے والی یہ سیم ہو گئے ایک رائس زیرے کا رائ کا زیرے کا تین چھ نو ڈبے ہیں میرے چھوٹے سے بڑے بس اتنے ہی ہیں پھر باقی سب نا پھر ہے نا نیچے نا دال پھال ہے نا میرے کو تھیلیاں میں بند بند کے رکھنا پڑتا طاہر داروں کے لیے ڈبے نہیں
منگا لیےنے کہ واش بیسن کے اوپر جو سلپ لگائے نا اس کے اوپر جمانے کا سب
ہاں اور نچے برتن رگ دو گن ہاں سئی بولا وہ ہاتھ میں لینے میں شریر اچھا دکھے گا ہے نا اور بھگون میں دنےا نا نیچے داگوں گی
بھگونے کے لیے نیچے دیے ہے نا واس بیسن کے نیچے جگہ رہتی ہے نا
ہاں ادھر ابدگی بھگو نے نہیں میرے پاس جاتا تھوڑے سے ہی ہے
میں بھی سوچ رہی تھی میرے ساس کے پرانے برتن ہیں زرمن کے اور ایک نا وہ تھی بڈھی تھی مطلب ان کو بڑی منے کو پیار کرتی تھی تو وہ مر گئی تو اس نے کوکر دے کے مری
اچھا
کوکر اب اس میں کچھ بنا ہی نہیں سکتے اپ دو لیٹر کا بھی نہیں ہے ایک ایک لیٹر ایک ڈیڑھ لیٹر والا ہی ہے کچھ بنا ہی نہیں سکتے اور ابھی ہم گئے نا انہوں نے ہنڈا دیے تو بولی یہ ساری چیز ملا کے کہ دال دیتی اور دو کوکر لے لیتی اچھے کوکر لے لوں گی آئی نہ رات میں اتر تو نہیں یہ اما کی نشانی ہے یہ نہیں دونگا میں کسی کو ہانڈا بولی تو یہ بھی میری ساس کی نشانی ہے میں نہیں دوں گا کسی کو ایسی سنبھال کر رکھ بولتے
یہ تو کتنے پپڑے بیکار انسان ہے یہ
پھر سیٹ آ جاتا تھا اچھا
ہم نہیں پڑا ای یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ کیا یہ اچھا چلو
دیے اور سب اس کے بعد کے سیٹ لینے کا ہے اور تین
اچھا میر کو بھی دیے تھ میری امی نے نا
کی نشانی
میرے کو بھی میری امی نے نا چھ بھگونے کے چھ سیٹ دیے تھے اور دو کوکر دیے تھے کینا دیے تھے
اور وہ کوکر جو بھابی دیے نا میرے کو وہ بھابی خود میرے کو بولے افری یہ ڈال کے نا کچھے لے لینا پ یہ ویسٹ کا کچھ کام نہیں ہے ایک کالا کوکر تھا وہ ہڑپ کر لیے ان لوگ نے وہ نان اسٹک والا تھا نا اس کی نواسی لے کے چل گئی وہ بڈی نواسی میں ہوں بٹوارہ وہ ایک ساڑی دی میرے کو کو اچھی ساڑی ہے نئی ساڑی دی ہے
اچھا وہی گجرات مڈی آتی تھی
ارے نہیں وہ جات بھائی کے ہم میں
ارے رے صحیح
ایک ساڑی ایک کوکر دیکھ کے مری ہے دیکھو میں کو بولتی تھی میر کو نا پائے کھانے کا ہے میں کو نا کھیما کھانے کا ہے میرے کو نا گوشت کا سالن کھانے کا ہے تو میں نا وہ مرنے سے پہلے اس کو اچھا وہ ہو گیا تھا کینسر ہو گیا تھا پیٹ میں
ہاں
تو نہا میں اس کو بنا کے لے کے جاتی تھی تو تین بار پائے کا سالن بنا بنا کے منگائی تین چار بار کھیما منگائی تو تھا کما منگائی نا ایک دن تو وہ گلا نہیں تھا
ہاں
ارے یہ کھیما نا گلا نہیں تم لے ارے اما وہ نا میرا کوکر ہی نہیں ہے خراب ہو گیا کوکر بیٹادیکھ دیک میرے تین کوکر ایک تو لے کے جا بولی میں جبھی لی ن ہی می لیے اللہ کا کو زندہ ہے اچھا نہیں لگتا نا ایسا برتن لے کے آنے کا نہیں ابھی کو بنا لوں گی تو زبردست تھی وہ روز بولنے کا بؤ کو کوکرنا ایک آفرین کو دے دینا ایک کوکر نا بچی آئے گی اس کو دے دینا بچی یچ بولتے تھے میرے کو